کیا حال ہے ٹھیک ہو
ہاں ہاں اچھے سے اپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں اور گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے بھیا کل فون کر رہا تھا
ہاں
بھیا نا کل فون کر رہا تھا جی جو کو
اچھا کیا بول رہا تھا
پروگرام بنائیں گے
سچ میں
ہوں
آپ کے ساتھ ہم نہیں آئیں گے
سب نا فیملی پوری
اچھا ٹھیک اس نے تو بولا ہی نہیں ہے ہمیں ہاں
جیسے نا جاتے ہیں ہے سب ایک ساتھ
وہی نہ اس نے
آپ ہم وہ والے گھر والے
ہوں دین ما مو بھی
اگست میں جائیں گے
اگسٹ سپٹمبر اکتوبر نومبر دسمبر پھر ٹھیک ہے جون جولائی جولائی میں جانا تھا کیا اگستٹ جولائی میں جانا تھا جولائی جولائی
اس کو تھا نا یہ اس نے دیے تھے نا تین منتھ کے
ہے نا اب اس کو آئے گا نا اور جلائی میں ہی
اچھا ٹھیک
آئیں گے نا اورور تھری منتھس
ہاں
اب پت نہیں کیا کریں گے ایک مہینے کا ڈالیں گے کہ تین مہینے کا ڈالیں گے تو
ہوں اچھا
تبھی اس نے بولا تب تک میں فری ہو میں بھی فری ہو جاؤں گا
اچ اچھا ٹھیک اچھ پھر ٹھیک ہے یہ ہمیں کب دے گا جیجو ہمیں کب ملے گا ہمیں کب دے گا جیجو رائس چاول ہ میں نے بولا جی جو ہمیں کب دیک گا چاول
دیکھے نا جولائی کے مہینے میں آئیں گے نا جولائی میں
تین منتھ ایک ہی ٹائم
آپا ت نہیں اس ٹائم کیا کریں گے تھری منتھس کریں گے کہ ون منتھ وہ مجھے نہیں پتہ ہے وہ ا بھی اناس نہیں ہوا وہاں سے
اچھا
میں سوچے متی کا تین منتھ تھا
مجھے لگتا ہے ایک ایک منتھ والا ہی ٹھیک ہے نہیں
ہاں ایک ایک منتھ والا ٹھیک ہے
ارے میں کب سے پتا ہے میں نے اب خود کے پیسے سے چاول لیے ہیں میں نے یہ نا ان کے پیسے سے اٹھائے وہاں نا میرے پاس ہوتے ہیں نا چیر کے پیسے
ہاں
لوگوں کے میں نے اب انہیں سے انہیں میں سے پیسے اٹھائے اب میں نے چاول لایا مجھے ختم ہو گئے تھے پتہ نہیں تبھی میں بول رہی ایک ایک منتھ کے آتے ہیں انسان کو حساب بھی رہتا اچھے سے
ہاں اب کاف دے گا ہی
جولائی میں یہ یہ مہینہ نہیں آئے گا اگلے مہینے آئے گا چ
اگلے مہینے اچھا جولائی
پتہ نہیں گورنمنٹ نے بھی رکھا نہا ہے والا یہ تین مہینے کا اچھا نہیں ہے یہ
ہاں بہ ن ا یعنی کہ نے لیا تھا اپریل مئی اور جون کا ہے نا
جی بالکل
ہاں اس مہینے بھی نہیں ملے گا میرے پاس ہے ابھی چاول مجھے نا ابھی ٹائم نکلا او ہو میں کم کھاتی ہوں نا اب میں ہوں نا ڈائٹ پہ
سب کچھ جی چکے نہ سب لگ وہ کچ بوا ل رہا تھا نا آپ زیادہ کھاتی ہو چاول زیادہ کھاتی ہو
مجھے لگی جیجو کی نظر میں زیادہ کم بھی نہیں کھا پاتی ہوں اب
اب آپ کم بھی نہیں کھا پاتی ہو دیکھا لیکن بیچ بیچ میں کسی کی نظر لگنی چاہیے ورنہ انسان اتنا موٹا ہو جائے گا کھا کھا کے
نظر لگ جاتی ہے مجھے مجھے پتا ہے
ہاں
اور
بس
مومن بائی کو فون کیا
اس کو فون کرتے وہ خالی بول میں بیٹ تاؤ مجھے کام ہی نہیں ہے
وہ فون ہی نہیں کرتا ہے اب تو
ہو کہ وہاں شک کر رہ رلہ
ہوں بوڈوں گی ن وہ نہیں کرتا ہے وہاں سے کال
ا وہ نہیں کرتا ہے وہاں سے وہ بولتا ہے اور
ب صبے فون کیابایا نے نا وہ صبح
اس نے مجھے فون ہی نہیں کیا اس نے مجھے پرسوں کیا تھا فون
ہمیں آوج کیا میں نے بولا اس نے بولا ٹھیک ہو ہاں ہاں ہاں وہی تو مسنگ تھا نا اس کا فون کرنا ہ دن بیا وہ تو کرتا ہی نہیں ہے من س وہ بھی نہیں کرتا ہے بھیا کرتا ہے تو
یہ ن یہبوورائت نا دیدی ا بھیا بو رہا تھا بہنوں کا دل نہیں دوڑنا چاہے بہنوں کا دل نہیں توڑنا ہی چاہیے
ایک بھائی میں ایسا ہونا چاہیے یہ سب کچھ
چھوٹے والے جیسے بھی ایک بھائی ہونا چاہیے بیچ والے جیسا بھی ایک بھائی ہونا ہے
وہ وہ اتنا کمی نہ ہیں وہ چھوٹا
ہ کمی نہیں آ آپو
ت ن کچھ خالی کام کام کام کام
وہ چھوٹا ہے بچارہ اس کو کام کا اسٹریس ہے
آپ کو پتا ہے بیا کس کے بارے میں بول رہا تھا میری نظر میں ہے دھ تین لڑکیاں کس کے بارے میں وہی ن بول رہی ہوں میں تم سے
مجھے کے پتا
مچھے لگتا ہے تمہیں پتتا ہے وہ ہے نا وہ کیا ہے اس کا نام ہاں
آپ کو بھی لگا
مجھے بھی لگا
ہاں تھوڑی نہ ب یہ دمپوتا
ایک تو ہے وہ سینٹی کی بیٹی دوسری ہے نا وہ گلشن کی بیٹی بڑی والی
ہاں
میں سے ہی گڑبڑ میں لگا ہے
م وہ بات ہی نہیں ہے
دیدی کیا کہتی تھی نہیں وہ یہ اچھی والی لڑکی ڈیزرو کرتا ہے
دی کا دماغ خراب ہو گیا ہے
ہوں
نہ نہ نہ نہ وہ بات ہی نہیں ہے
ہم کہاں مانیں گے
میں نے اس کو بولا نا وہی
ہ ہوں
ہ بڑے گھر کی دیکھنا شک سب نہیں دیکھنا
ہ اسے کیا بولاوا
ہ ہسنے لگا
ہاں
وہ بھی دیکھ رہی تھی نا پھر گور گور کے آ
کون
بھاابھی جی
ہاں
بھابھی جی گڑ گڑ کے دیکھ رہی تھی
بولو نا مومن صاحب ہے سون سند پوڑ م نے میں نے کیا بولا تھا پھر آپ تھی وہاں پہ
ہ
آپ کو پتا ہے میں نے کیا بولا
ہم
میں نے بولا تو اچھا ہے نا ابھی بیچ دیتے ہیں سمسن پونڈ کو ایک لاکھ سات ہزار ملیں گے ہ ہاں بیا ہ س رہہ تھا تمہیں پتا رپ دی جی نے رپ دی جی نے کیا بولا ہے یہاں یہ میں کیوں چڑھی اس سے اچھا میں گھر پہ ہی تھی مطلب رات کو میں کیا چڑھی اس کو ماں میری ماں کو
وہاں پھر وہاں کے پاس گئی ہی نہیں تھی
وہ گئی ہی نہیں وہاں پہ وہ پھر رہ گئی تھی اس کے پاس اس ن کیا نام ہے بہن کو ہ وہ یہ ہے لالچی ہے مگر یہ بول رہی تھی ہبا ہبا بول رہی تھی وہاں پر ماما کا موڈ آف ہو گیا ماما نے بولا تھا مطلب یہ بیچ دو وہ وہاں پر جہاں پر انہوں نے بنایا ہے نا اس نے بولا تھا وہاں پر بیچ دو تو تو انہوں نے نہیں مانا ہمیں وہی بنانا ہے یہ گھر
اس کو نہا ننی حال میں اچھا نہیں لگتا ہے
ہاں اور بولا اس نے وہ بڑا ماموں آیا مطلب دوپہر کا کھانا کھانا تھا نا بھائی کو وہاں پہ بھیا اور رپ دی کو ج کس نہیں بولا ہ ہبا نے بولا یہ بڑا ماموں آیا اس نے کھانا کھا تو سو گیا
وہاں نہیں بیٹھا بھیا کے پاس
وہ رات بھر جاگا ہوا تھا اس نے بولا نا وہاں پر مطلب ان کو پتا ہی نہیں ہے ہم کب نکلے وہ کیا وہاں گئے تھے مجھے لگتا یہی ایک دو گھنٹے کے لیے یہ زیادہ ٹائم انہوں نے وہاں پر اسپینڈ کیا
ج عادت ہوتیی ہے کسی کی مہمان کو اگنور کرنا
کیا اس انسان کو پھر اللہ اگنور کرتا ہے
اڑا اگنور کرتا ہے
یہاں پر آئے کچھ میسجز صدیحا
اپ نے کھانے میں کیا بنایا
میں نے بنایا میں نے کیا بنایا منج ہق
اچھا ساگ
ہاں ہاں
اچٹ ہے
آپ نے کیا بنایا
ابھی تو فی الحال کچھ ہمیں ٹماٹر اور وہ ہے ہ کیا بولتے ہیں اس اس کو مشروم مشروم بھی ہے ٹماٹر ہے اور ہے
پکایا ٹماٹر اور مٹر
اچھا ٹھیک
اگر وہ ٹماٹر مٹر ہائے ہ ہے وہ کیسے ان کی شکل اتنی یہ ہے گنڈی گنڈی والی شکوں تو بنائی پت نہیں اس نے نمر سھا نہ مرچ ڈالی نہ تیل ڈالا اس نے ک ھٹ بوز
اس کو کیا ہو گیا پھر بھی انسان کو مطلب دھیان رکھنا چاہیے نا اپنے کام پہ بھی
جلدی چ
ایسا تھوڑی نا ہوتا ہے
ہ اور اس کے بردر کے فون میں بھی ہے
ہاں
یہ والا ایپ
اوکے اللہ حافظ ا ہوتا ہے یار یہ ہم نکلیں گے
اوکے وہاں سے کرو گے فون